عید کیسے ہو؟
الل و علیکم
الحمد للہ میں خریت سے لو آوازار جی مری
ہاں ہاں آ رہی ہے کیسے ہو گھر میں سب ٹھیک ہو
الحمد للہ میں خیریت سے ہوں کافی دنوں بعد بات ہو رہی ہے آج تم کیسے ہو
ہ بس بڑھیا آپ سنا گھر میں کیسے ہیں
بس زندگی اتنی مصروف ہو گئی ہے کہ دوستوں سے بات کرنے کا وقت نہیں ملتا اور نہ کچھ اور کرنے کا وقت ملتا ہے اب
ہاں بالکل زندگی مصرف تو ہو گئی ہے سچ کہہ رہے ہو ویسے آج کل کی مصروفت کیا کیا چل رہا ہے
بس نوکری اور گھر کے کام صبح جلدی آفس جانا پڑتا ہے اور شام کو واپس آتے ہوئے کافی دیر ہو جاتی ہے مجھے
ہاں وہ تو ہوتی ہے سچ کہہ رہے ہو ویسے آج کل کیا مصروففت جا رہی ہے
بس یہی آفس کا کام صبح جلدی جانا شام کو دیر سے آنا کسی سب باغ دوڑ میں میرا سارا وقت چلا جاتا ہے
میرے ساھ بھی تقریبا یہی صورت حال ہے
ا اچھا تمہیں پتا ہے کہ مجھے کچھ نئے پروجیکٹس ملے ہیں اس کے لیے اسی وجہ سے میرا تھوڑا کام کا پریشر زیادہ ہو گیا ہے تم بتاؤ تمہارا کیا حال ہے
بس میرا بھی مانو یہی حال ہے ٹھیک سے کچھ نہیں کر پاتا اور یہ پروجیکٹ پروجیکٹ بھی بہت آ گئے ہے
اچھا پڑھائی کیسی چل رہی ہے تمہاری
پڑھائی تو اتنی اچھی نہیں چل رہی ہے کیونکہ دن رات آفس میں ہی ہوتا ہوں اتنا ٹائم نہیں ملتا ہے
او کیا تم آج کل کسی نئے پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہو مجھے امید ہے کہ تم محنت لگا کر ہر کسی چیز سے کام کر رہے ہو ا بھائی
ہاں کام تو کر رہا ہوں کافی محنت ہے چل رہی ہے ابھی پروجیکٹ میں بھی اور پڑھائی میں بھی لیکن ٹائم تھوڑا کم ملتا ہے ذمہ داریاں بھی ہے گھر کی وہ یہ
تم فکر مت کرو تمہاری محنت کبھی ضائع نہیں جائے گی
انشاء اللہ اللہ کبھی محنت ضائع نہیں کرتے آپ سنا آپ کے کیا حال ہے
بس صبح میں ابھی آج کل ایک بڑے پروجیکٹ پہ کام کر رہا ہوںا تو بس امید ہے کہ وہ میرا پروجیکٹ اچھے سے ہو جائے تاکہ میں کسی دوسرے ملک میں جا کے کام کر سکوں اور میری تھوڑی سیلری بڑھ جائے
انشاء اللہ انشاء اللہ بڑھ جائ گی سیری آپ تو ماشاء اللہ بہت قابل انسان ہو
ارے ارے ان شاء اللہ ہم ہمارے س اللہ برا نہیں کرے گا
ہاں انشاء اللہ
اور بتاؤ تم اپنے فارغ وقت میں کیا کرتے ہو
اس میں آپس سے آ کے تھوڑا واک و کر لیتا ہوں تھوڑا مینٹل ہیلتھ کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے فزیکل ہیلتھ کا بھی
صحیح بات ہے مینٹل اور صحت کا مینٹل اور فزیکل ہیلتھ کا خیال رکھنا بہت ہی اچھی بات ہے کیا تم آج کل کرکٹ اب کھیلتے ہو یا تم نے وہ چھوڑ دیا
بیچ بیچ میں جاتے ہیں کھیلنے جب بھی موقع ملتا ہے اور یادیں آتی ہے بچپن کی یادیں آتی ہے اسی لیے بیچ بیچ میں جانا پڑتا ہے
اچھا ویسے میں نے تمہارے فوٹوز دیکھے تھے اور میں نے دیکھا تھا کہ تم کہیں گھومنے گئے تھے تو وہ جگہ تمہیں کیسی لگی
اور اچھی جگہ ہے گھومنے میں مزہ آئے پری نا پہاڑ پہوڑ اچھے لگتے ہیں جب انسان تھوڑا اسٹریس نہیں ہوگی
بالکل بالکل میرے ساتھ بھی میرے ساتھ بھی بس ایسیے ہی صورت حال سمجھو کہ بس مجھے کہیں ملنے مجھے کہیں گھومنے کا موقع نہیں مل رہا وقت اتنا کم ہے کہ کچھ کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا مجھے
اور پھر جب ذمہ داری آتی ہے پھر کا موقع ملتا ہے وہ گھومنے کا وہ یہ پھر
جی بالکل کیا اچھا ایک بات بتاؤ تمہیں کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا کیا تم آج کل بھی کتابیں پڑھتے رہتے ہو
م ٹائم نہیں ملتا ہے وہ کتابیں پڑھنے کا بس کام ختم نہیں ہوتا ہے آفس کا اس کے بعد پھر پڑھائی کرتا ہوں اب اپنی وہ کتابیں رہتی ہے وہیں پہ
ا اچھا تمہیں پتتا ہے کہ میں میں آج کل ایک سوانح پڑھ رہا ہوں سوانح عمری پڑھ رہا ہوں میں تو ایک بہت ہی بہتر کتاب ہے اگر تمہیں لگے گا تو میں تمہیں یہ بعد میں بھیج دوں گا تھوڑا وقت نکال کے یہ کتاب پڑھ لینا اس سے تمہیں تھوڑا س زندگی پہ غور کرنے کا موقع ملے گا
بالکل کرنا کوئی نیا شوق بنا ہے آج کل
آج کل میرا کوئی نیا شوق ہے نہیں بس کتابیں پڑھنے کا موقع ملتا ہے تو پڑھ لیتا ہوں اور کبھی کبھی شام کے ٹائم اگر جلدی گھر آ جاؤں تو تھوڑا واک کر لیتا ہوں میں صحت کے لیئے
ہ میں بھی فوٹو گرافی سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں جب بھی کہیں خوبصورت جگہ دیکھتا ہوں تو تصویریں لینا پسند کرتا ہوں
اسری لینا بہت ہی اچھی بات ہے مجھے خود تٹریل لینا بہت پسند ہے باقی فون اور سوشل میڈیا پہ ب ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ ہم کتابیں پڑھ لیں اور تھوڑی تصویریں لے لیں
ہاں وہ تو صحیح بات ہے اس میں ایکنا الگ ہی مزہ آتا ہے وہ نیچر میں وہ
بالکل اچھا تمہارا کوئی فوٹو لینے کا اچھا تجربہ رہا ہے مطلب تمہیں کوئی اچھی چیز دھی جس کی کی تم نے ایک تصویر کی ہو
ہاں بہت سی چیزیں دستے جب انسان گھومنے جاتا ہے اور پہاڑوں پہ وہ یہ بہت سی چیزیں ملتی ہے اللہ کی قدرت میں
اچھا اگر تمہیں بعد میں موقع ملے تو مجھے وہ تصویریں بھیج دینا مجھے دیکھنی ہے وہ
کوئی بات نہیں میں آپ کو بھیجتا ہوں تصویریں
بالکل اچھا تمہارا آگے آگے تمہارا کیا ارادہ ہے زندگی کے ساتھ
بس بھی پڑھتا ہوں وہ ایگزامس کے لئے ایک دو ایگزامز دے رہا ہوں فارم بھر رہا ہوں دیکھتے اللہ کا کیا کرنا ہوگا تو بہتر ہی کرے گا
وہ بالکل اچھا کرے گا ہمارے ساتھ آج کل آج کل نہیں اسکل سیکھنا بہت ضروری ہو گیا ہے اس کے بنا آج کل کوئی کام نہیں ہوتا
ہاں آج تو سکل اس کے بغیر نہیں لگتا اگر انسان کے یہ مزدوری بھی کر لے تو اس کے بغیر نہیں چلتا ہے
بالکل دنیا بہت تیزی سے بدل رہی ہے اور ہمیں اس کے ساتھ ساتھ بدلنا پڑے گا
جی بتل آج کل تو اے آئی کا زمانہ ہے آج کل کہاں چلتا ہے وہی
بالکل اور تم بتاؤ تمہارے گھر میں سب خیریت سے ہے کیسے ہے وہ لوگ
ہ بس بس بڑیایا ش شکر اللہ کا آپ کے گھر میں بس سب ٹھیک ہے
الحمد للہ سب ٹھیک ہی ہیں
السلام بنہ
بالکل بالکل ضرور
وہ دن بہت یاد آتے ہیں بچپن کے وہ کھیلنا ویلنا سکول سے
کو صحیح کہہ رہے ہو بچن بچپن کے وہ دن اب کہاں ملیں گے ہمیں اب تو بڑے ہو گئے ہیں وقت ہی نہیں ملتا کچھ کرنے کا
وہی ہوتا ہے نا یہ مزہ بچپن میں ہی ہوتا ہے پھر جب انسان بڑا ہوتاتا ذمہ داریاں آتی ہے وہ یہ پھر انسان ب ہوتا ن وہ تنگ آتا ہے گھر پہ بیٹھ کے کام کرتے کرتے وہ یہ
بالکل اچھا تمہیں ایک بات بتاؤ تم آج کے لیے اسٹریس تمہ بہت زیادہ ہوتا ہوگا تم اس بات کو کیسے تم اسٹریس کو کیسے ہینڈل کر لیتے ہو
میں وہاں آفس سے آ کے پہلے نا یہیں پہ گھر کے باہر بچے لوگ کھیلتےوں کہ وہی دیکھتا ہوں کا کھیلنا وہ یہ اس کے بعد کچھ ہمارے زمین ہے وہاں پہ وہی سے کرتا ہوں کام کچھ اسٹریس تھوڑا کم ہوتا ہے
نہ یہ بڑی اچھی بات ہے مجھے جب پریشانی ہوتی ہے تو میں تھوڑی دیر باہر گھومنے چلا جاتا ہوں پہے تو میں دوستوں سے بات کر لیتا تھا بٹ پر ابنا ان کے پاس وقت ہے نا میرے پاس
پھر انسان بہت مصروف ہوتے ہیں لیکن پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا ہے انسان کو مینٹل ہیلتھ بھی ٹھیک کرنی چاہیے
بالکل
نکال کر وہ کھیلنا ولنا وہ یہ گھومنا یہ بھی ضروری ہے
بالکل اور آج کل تو سوشل میڈیا کا بہت اثر ہو گیا ہے لوگوں کی زندگی پہ لوگ دوسروں کی زندگی دیکھ کر اپنے اپنی زندگی سے مطمئن نہیں رہتے
ہاں سوشل میڈیا نے بہت ہی خرابی کرل آج کل کے بچے لوگ بھی نا ب صرف فون پہ ہوتے ہیں
بالکل بالکل
پڑائی کی طرف تو ان کا ہی نہیں کچھ من
بالکل آج کل بچے پڑھائی نہیں کرتے اچھے سے بس فون پہ فون پہ ہی لگے رہتے ہیں وہ لوگ ہمارے زمانے میں تو فون تھے ہی نہیں اور ہم بس پڑھائی پہ دھیان دیتے تھے اور کھیلنے پہ دھیان دیتے تھے
ہاں اس ٹائم تو صرف بس کھیلنا اور پڑھا ہی تھا لیکن آج کل کے بچے پڑھنے کے ساتھ ساتھ فون بھی بہت چلاتے تو برا اثر پڑتا ہے پھر ان کی آنکھ کے خراب ہوتے ہے
پہ کوئی ارادہ ہے کہیں جانے کا یاپس گھر پہ ہی رہنایت میں
اس ویکینڈ پہ تو کوئی ارادہ نہیں ہے لیکن اگلی بار ضرور جائیں گے کہ یہ گھومنے کیونکہ ایک دو مہینے گھر پہ ہی بیٹھا تھا اس لیے تھوڑا سا
اچھا میں کافی دنوں سے سوچ رہا تھا کہ پرانے دوستوں کو بلا کر سب کے ساتھ بیٹھ سب کے ساتھ ایک بیٹھک رکھی جائے اور پرانی باتیں یاد کی جائے
ہاں وہ تو کرنا ہے ان میں بہت ٹائم ہو گیا بنا بعد کی
بالکل زندگی کی مصروفیت میں بھی تھوڑا سکون مل جاتا ہے
ہاں وہ تو ہے انشاء اللہ اللہ کا کرنا ہوگا تو اگلے دو تین چار دن کے بعد لگ بگ جائیں گے
بالکل بالکل ویسے تمہیں ضرور ان شاء انء اللہ تم ایک بات بتاؤ تمہیں اگر کوئی موقع ملے تو دنیا تم دنیا کے کس ملک میں جانا پسند کرو گے
میں تو سوئزر لینڈ جانے کا تھوڑا نا وہ ماننے کیونکہ وہ کشمیر ایسا لگتا ہے
واہ سوئٹزر لینڈ وہ تو بہت ہی خوبصورت ملک ہے میں بھی کبھی وہاں جانا چاہتا ہوں
ہاں یہی جانے کا ارادہ ہے اللہ نے چاہا تو جائیں گے ایک ساتھ ساتھ دور
بالکل سفر کرنے سے انسانوں کو نئے لوگ اور مختلف تہذیبوں کے بارے میں جاننے کا موقع ملتا ہے
ہاں انسان کو جاننا چاہیے بار بار وہ دیکھنا پڑتا ہے اس سے تھوڑا نا انسان کا وہ مائنڈ فریش ہوتا ہے ایکسپوجر ملتا ہے
بال بالکل بالکل
اور آپ سنا پڑھائی وڑھائی کیسی چل رہی ہے آج کل
میری پڑھائی اور میری نوکری کوشش کر رہا ہوں کہ دونوں ایک ساتھ کر لوں اتنا ٹائم تو نہیں اتنا وقت تو نہیں ملتا بٹ پر میری کوشش ہے کہ میں اچھے سے دونوں چیزیں کر لوں اور کر بھی لیتا ہوں پر صحت کا خیال نہیں رکھ پاتا جب میں پڑھائی اور نوکری ایک ساتھ کرتا ہوں تو
انشاء اللہ سب کچھ صحیح ہوگا چلو آپ سے مل کر بہت اچھا لگا بات کرتے وہ پرانے دن یاد د آ گئے انشاء اللہ ایک دوسرے کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہیں گے انشاء اللہ اچھا اللہ حافظ کرتے کہی اور بات
جی جی اللہ حافظ مل تو